السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبراتہ
وعلیکم السلام خیریت سے ہے جناب
اللہ کا شکر الحمد للہ خیریت تھڑا سنائیے آپ خیریت
جی جی اللہ کا شکر ہے الحمد للہ بہت ہی بہتر ہے جی آپ کے والدین صحیح ہیں
الحمد للہ ہمارے والدین بڑھیا خیریت ہے اور آپ کے امی ابو
جی جی ہماریے امی یہ جانا ب جانا صحیح ہے اللہ کا کررم ہے بہت ہی بہتر اتد ہے
الحمد للہ
چری اللہد لہ اسی طرح خوشگوار رکھے اور بتائ کیا چل رہا ہے اور بتائے کیا چل رہا ہے کیا اھیب آج کل میں کیا م شکولیا تھا ہے
مجبوری مش تو مصولیت اچھا مست مہلیت
جی جی مطلب کہ ویسٹ ویسٹ
ریسٹ تو کیا ابھی کھانا وغیرہ
مشغولیت کے مطلب کہ آج آ کل مطلب کہ کس چیز میں وقت کو مطلب کہ دے رہے ہیں
کس لوگوں کو
مطلب کہ اپنے وقت کو مطلب کہاں ذائقہ کر رہے ہیں مطلب کہ کہاں کس کام میں لگا رہے اسی کو مطلب کس کام میں مطلب کہ ہاں
اچھا حجور ہم سمجھ گئے جی ہم ابھی تو جو ہے اللہ کا شکرہ الحمد للہ ابھی کیا کام وغیرہ تھوڑا کم چل رہا ہے مطلب تو ہم کیا مس جس میں زیادہ تر ٹائم مسجد میں نکال رہے ہیں نماز پڑھے ہیں الحمد للہ اور جو ہے کوئی آن لائن جو کام ہے وہ کر لیتے ہیں بات چیت کرنے کا اور بھی کوئی کام ہے تو آن لائن کا کام کر لیتے ہیں
چلیے اللہ کا شکر ہے بڑھیا ہے کرتے رہیے کام کرنی چاہیے اور یہ جو بات بتائے گی آج اچھی بات بتائے کہ ہم مسجد میں لگے ہوئے ہیں کام کم ہے تو مسجد میں لگے ہوئے تھی یہ بات اچھی بات ہے کہ اگر کام نہیں ہے تو بھائی اللہ کے طرف سے رجوع کیا جائے اور اللہ کے اور اللہ کی عبادت کیا جائے ہے کہ نہیں
صی بات ہے
ان جی یہی سب ہے کہ مطلب کہ دیکھیے مسجد میں بھی الگ ہی مزہ ہوتا ہے مسجد میں آدمی کو مطلب کہ پورے کیا کہتے پورے دنیا میں جہاں دنیا میں جہاں پہ سکون نہیں ملتا آپ مسجد میں آئی ہے آپ کو جلد ہی شکر کون ملے گا اور نیند بھی آنے لگے گی
بالکل آپ نے سح فرمایا حضور مسجد میں آنے سے ماشاء اللہ بہت شکر کوون ملتا ہے اور نیند بھی شام اللہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھی نیند آتی ہے مج آنے سے الحمد للہ ابھی ہم جو ہے عیسا کے ٹائم پہ جائیں گے
او چلیے اللہ کا شکرہ ہم دیکھے یہی کہیں گے کہ جس کو زیادہ پریشانی ہے جو زیادہ مطلب کہ ٹینشن میں رہتے ہیں مصیبت میں رہتے ہیں پریشانی میں رہتے ہیں وہ جس کو سکون نہیں ملتا جو سکون کی تلاش میں ہم تو اس کو کہیں گے کہ مسجد سے بڑھ کر آپ کو کسی چیز میں سکون نہیں ملے گا
بالکل ہضور آپ نے بالکل صحیح فرمایا مسجد سے میں جا کر جو سکون ہے مسجد میں بیٹھنے کا تو وہاں ویسا سکون کہیں پر بھی نہیں ہے ا پرر بھی مسجد میں اتنا سکون ملتا ہے کہ اگر کسی کے دماغ میں مطلب کسی کا مائنڈ کام نہیں کر رہا ہو یا کوئی دماغ میں ٹینسن ہو یا زیادہ ہی پریشان ہو اگر وہ مسجد میں آ بیدائے ہے ماشاء اللہ شبان اللہ مائنڈ اتنا فریش اتنا سک کون ملتا ہے میرے ملاک دیار عم اتنا سکون دیتا ہے اسے اس بندے کو تو وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے بندہ کہ مورے مولک میں ایسا لگتا ہے کہ کہ میں جنت میں آ گیا ہوں
جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے صحیح بات فرم ہ جی ابھی ابھی کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی گزرا ہے رمضان کے مہینے میں بھی مطلب کے لوگ دیکھیے پورے سال غائب رہتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں مسجدات ہیں چلیے اللہ تعالی ان کو ہدایت دے اور رمضان میں بھی مطلب کہ مسجد میں آنے جانے کے کا جو سلسلہ ہوتا ہے لوگ بہت زیادہ کثرت سے آتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا ماحول لگتا ہے رم رمضان میں
صحی بات بولا آپ نے صحیح بات بولا
کے سب کے ساتھ مل کے افطاری کا مزہ اور اپنے گھر گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے شہری کے مزہ الگ ہی رونے
ہاں ب الحمد للہ ماشاء اللہ بہت شاندار وہ مزہ ہی الگ ہے رمضان میں جو ہے اسیہری کے وقت گھر میں شعری کرنا ماشاء اللہ بہت اچھا لگتا ہے بہت نیند سے بغیر وغیر جب اسہری کے لیے بیٹھتے ہیں تو ماشاء اللہ عشا لگتا ہے کھر ہم کو جنت مل گئی جنت کی ہم جانے کی تیاری کر رہے ہیں جنت میں جانے کی
جی جی صحیح بات ہے سب مطلب کہ جی جی صحی بات ہے آپ دیکھیے کہ آپ دیکھیے کہ مطلب کہ کیا مزہ آتا ہے کیا ماحول رہتا ہے کہ لوگ مطلب کہ گھنٹوں گھنٹ تو مسجد میں گزار دیتے ہیں رمضان میں
اچھا اچھا ماشاء اللہ الحمد للہ بہت اچھا رہتا ہ
جی رمضان میں وہ لذیذ کھانے وہ لذیذ کھانے وہ لذیذ پکوان ملتے ہیں اور کیا ہے کہ روزہ رکھ رنے میں جو ہے یہ روزہ رکھا جاتا ہے روزہ جو ہے ہر گناہ کو مطلب کہ مٹا دیتا ہے جو انسان
بالکل صحیح حجور آپ حجور آپ نے بالکل صحیح فرمایا یہ بات بہت رمضان روزارکھنے سے گناہ وغیرہ ہمارے جو بڑے سے بڑے گناہ سب ماں اور خب معاف ہو جاتا ہے ر رکھنا اور جو ہم رمضان میں افطار کے ٹائم پہ ماشاء اللہ سب ایسے بیٹھتے ہیں ماشاء اللہ اس سے بیٹھتے ہیں جس دہ نہیں انتظار میں ہو یہ میرا خ خودا ہمارے لیے کچھ دے رہا ہے بس جیسے کہ ہوتا ہے جیسے مغرب کا افطار کا ٹائم ہوتا ہے میرے خدا کا جیسے ٹائم مقرر ہوا سات سوا سات بجے کا جو ٹائم ہے سات پندرہ کا یا سات فا جیسے افطار کا ٹائم ہوتا ہے ماشاء اللہ اعلان ہوتا ہے تب افطار افطار کی دعا ہوتی ہے ماشاء اللہ سب کو سکون مل جاتا ہے ابھی رمضان مفطار کرتے ہیں وہ تو ماشاء اللہ بہت سکون ملتا ہے ہاں
نہیں یہ بات ب بالکل صحیح فرمائے کہ مطلب کہ افطاری کے وقت سب بیٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں جی افطاری کیا کیا ہے کہ افطاری کے وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے
بالکل بھ صب صحیح فرمایا ہو جورا آپ نے بالکل صحیح فرمایا
جی حضور کیا ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں پہ رشک کرتے ہیں فرشتوں پہ رش کرتے ہیں کہ دیکھ ناشتہ رکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی میرے پس بند یہ کیا ہے کہ میرے ڈر سے میرے خوف سے جو ہے یہ کھانے کا لقوہ نہیں اٹھا رہا ہے
نہیں اٹھا رہا ہے بالکل ب شخصھرم
جی یہی ساری باتیں ہیں جی کہتے کہ آدمی جس طریقے سے آدمی دیکھیے رمضان میں ہجوم کے ہجوم مسجد پہنچ جاتے ہیں کثرت سے آتے جاتے ہیں اس طریقے سے عام زندگی اس طریقے سے عام زندگی میں بھی اسی طرح زندگی گزارنی چاہیے کے مسجد میں آنے کا سلسلہچ چالور ہے اور دیکھیے مسجد میں آنے سے بہت ہی سکون ملتا ہے بہت ہی مطلب کہ جی آپ دیکھیں کہ مطلب کہ آج کل ہماری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور زندگی مطلب کب ختم ہو جائے تو انسان کو مطلب جیسے زندگی ہے نا تو تو وہ زندگی رہتے ہوئے کوئی ایسا کام کر کے جانا چاہیے کہ مطلب کہ ہم کہیں مطلب کہ مسافر کھانا بنوا دیے یا کہیں مطلب کہ راستہ چلنے والا ہے وہاں پہ واٹر کولر لگوا دیے تاکہ لوگ پانی پیتے رہے سواب اور کیا کرتے فائدہ اٹھاتے رہے اور جب تک وہ پانی پیتا رہے گا ثواب مطلب کہ فائدہ اٹھاتا رہے گا تو آپ کو ثواب ملتا رہ رہے گا اور آپ دنیا سے اگر چلے جائیے گا تو پھر بھی آپ کو اس کا سواب ملتا رہے گا
بے شک ہضور آپ نے ب فل مست اچھا فرمایا بہت بڑھیا فرمایا آپ نے یہ چیز آپ نے بہت اچھی بولی سر
جی یہ چیز ہے کہ مطلب کہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں جیسے کیجیے گا سبقہ کیجیے گا یا مسجد میں کوئی ایسی چیز کروا دیے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہا ہے جیسے اپ گرمی ہے گرمی میں اے سی لگوا دیے لوگ نماز پنے آ رہا ہے سکون سے نماز پڑتا ہے تو جب تک وہ اے سی لگا رہے گا لوگ فائدہ اٹھاتے رہے فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا
صحیح فرمایا ہو جورا آپلہ
جی تو یہی سب ہے کہ ہم کو دیکھیے ہم لوگوں کوشش کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے ہم ہماری کمائی ہو رہی ہے ہم گھر کو چلا رہے ہیں ہر چیز کو چلا رہے ہیں تو مسجد اس کا بھی خیال ہم کو ہی رکھنا ہوگا نا
ویسا ویسا ہم کوئی رکھنا پڑےا بالکل صحی حجور آپ نے بالکل صحی فرمایا مسجد کا خیال مسجد کاجحان جو ہے ہم کو ہی رکھنا پڑے گا ہاں دیکھو دھیان رکھنا بھی ضور مسجد کا اللہ پاک جتنا آپ دھیان رکھو گے مسجد کا تو اللہ پاک اتنا آپ کو واب دے گا ہماری جو پریشانیاں سب دور کرےا میرے مولا کریین پروردار ہم سب کچھ دیکھتا ہے سب دیکھتا ہے کہاں میرا بندک کیا کر رہا ہے کہ ہے بندر میرا بندہ ک کون سی پریشانی میں کیا پریشانی پانی میں ہے کہاں پر میرا م بندہ میرے لیے مطلب م مسجد میں جو ہے جھاڑو وغیرہ نکالنا کسر محنت سے پسینے وغیرہ آ ٹپکتے رہتے ہیں اور وہ جھاڑو نک رہتا ماشاء اللہ میرا مولا کریمار عالم کو یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہے
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے جی تو یہی ہے کہ مطلب کہ انسان کو مطلب کہ دینی ماحول سے جڑے رہنا چاہیے مسجد میں آنا جانے چاہیے تاکہ مطلب کہ ہر برائی سے بچتے رہے انشاء اللہ آپ سے بات
چلو آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا پھر بات کرتے ہیں اب تک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ